جی خیریت ہیں آپ
کہ امی جان ابو جان خالہ جان نواب چھوٹے نواب پہ جان
جی جی الحمدلہ سب کو ہی آچ ہمیں ابو اور میرے چھوٹے ناں باب جو بھی ہے سب اچھے اللہ کا شکر ہے اور آج کیا بنا آپ کے گھر پہ
آج تو ہمارے گھر میں بن
ج ا
کڈی روٹی
کیا کیا بنی ہےج آواز کٹ گئی تھوڑی بتائیے
میں ایے ایسے بول رہا تھا کہ کھٹی روٹی بنی تھی ہماری طرف ہمارے تو آپ آپ کی طرف کیا بناات تھا آج
ابھی میں نے آدو چکن بنا تھا چکن بناتا اور مٹن بناتا میرے ابو کو پسند جی امی کو ابو کو بہت پسند ہے میرے م نہیں نہیں ابو کو میرے یہ مٹن بہت پسند ہے تو نہیں نہیں وہ مطلب ہے دونوں چیز لیکن الگ الگ بناتی ہیں ابو کو میرے مٹن پسند ہے تو ان کے لیے مٹن بناتی ہوں
اور چکن مطلب اور لوگوں کے لی بہت سارے لوگ ہیں نا مطلب
تو ہماریے کو دیکھا ہماری کو ہماریے کو کو ہے نا مٹن بنانے کی ودھی بتائیے ذرا سی ہمارے کو
ا مطب آپ کو مٹن کیسے بنانا مطلب اس اسٹو والا بنانا ہے کہ وداؤٹ اسٹو مطلب جیسے ایک سالن والا بھی آتا ہے ایک گریوی والا بھی آتا ہے اور ایک گیم
ہاں تو پہلے غریبی غریب ہاں تو آپ ہے نا پہلے تو میرے کو گب غریبی والے والب نے بتا کی ہماری وہ تھوڑا سا کم آتا ہے مٹن بنانا غریب ہاں
مٹن مٹن کو ہم کو پہلے اچھے سے واش کر لینا چاہیے اس میں مجھے جب میں کو بوائلنے کے لیے رکھتی ہوں تو اس میں تھوڑا س ادرک لہسن کا پیسٹ ہونا چاہیے اس میں جو پیازے رہتی پیاز ڈال دیتے ہیں اوپر سے ان کو بوائل کرنے کے لیے اور اس میں تیز پتتا اور چیلی اور تھوڑی مطلب گرم مسالے کو ہلکا ہلکا اوپر سے ڈال دیتے ہوں پھر اس کو مار دیتی ہوں سٹی جب پور نہیں نہیں نہیں نہیں اس کو بوائل ہاں کیونکہ وہ مٹن رہتا ہے نا تو پہلے اس کو
ودھی بتائیے پوری ودھی بتائیے اسٹارٹنگ سے آپ کیا کیا کرتے ہو
میں وہی تو بتا رہی ہوں آپ کو مطلب میں بوائل کرتی ہوں پہلے اس کو دھل لیتی ہوں ککر میں کو لیتی ہوں کیونکہ وہ مٹن رہتا ہے ایسے تو گلے گ نہیں اس کو سیٹی ہی مارنا پڑے گا تو اس کو کوکر میں رکھتی ہوں پھر اس میں بوائل مطلب مٹن ڈالتی ہوں پھر پیاز ڈالتی ہوں اوپر سے کٹی ہوئی اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالتی ہوں کیونکہ اس میں جو تھوڑے بہت وہ رہتے ہیں مطلب مطلب وہ مٹر ن تھوڑا سا تو وہ رہتا ہے اس کا ا کیا بولتے ہیں سائن پن تو اس کو ادرک لہسن کے پیس سے اس کو ختم کرتی ہوں اور اوپر سے مطلب کالی مرچ اور یہ جےفل ج پ ری اور تیز پتہ اوپر سے ڈال دیتی ہوں پورا نہیں ڈالتی مسالہ بس تھوڑا بہت ڈال دیتی ہوں چیلی ڈال دیتی ہوں اس کو سیٹی مار دیتی ہوں پھر اس کی ہاں پھر اس کے لیے تھوڑا پھر پیاز لیتی ہوں اس کو الگ سے گریوی بنان کے
تو بنا پانی بنا پ نہیں نہیں ایک ایک بات میری بات سنی ہے مطلب اس کے اندر بنا
رہے ہیں
ہاں پانی نہیں ڈالتی ہے نا
وہ مٹن پانی تھوڑا سا ڈالتی ہوں کیونک مٹن کا پانی ویسے بھی چھوڑتا ہے اگر ہم سیٹی ماریں گے کیونک گوش ہم جب دھ لیں گے کیونکہ مٹن کب اس کا پانی تو وسے ہی چھوڑے گا تو ہمیں تھوڑا س اس پانی ڈالنا چاہے بس نیچے لے کے ہی نا وہ بس دو سیٹی میں اگر آپ کی کوک مطلب ایک دم سے سٹی مطلب بہتر ہے تو پھر آ اس کو سٹی دو سٹی میں اس کو بہت اچھے سے وہ تو تین چار سٹی میںا اچھا مطلب گوشت رہتا ہے یا مٹن رہتا ہے تو بہت اچھے سے اس کی مطلب گل جاتے ہیں وہ پھر اس کو تو اپن کو پھر لینااہیے گریوی بنان کے وہ بتا رہی آپ کو پیاز لینے کے مطلب پیاز زیادہ لیتے ہیں ہم لوگ گریوی کے لیے اور تھوڑی سی پیاز اس کو پیس لیتے ہیں تھوڑ
آپ نے اھاپہت اچھاپ ہے نا تو آپ ایسے بتائیے ایک کلو مٹن میں کتنے پیاز لینا ل
ایک کلو مٹن میں مجھے آدھا کلو پیاز لینا چاہیے مطلب گریوی کے لیے کیونکہ مجھے سالن تو زیادہ چاہیے نہیں کہ مجھے پانی جیسے سالن چاہیے اگر مجھے پانی پانییسے سالانا چاہے تو پھر مجھے میں کمی پیاز مجھے گریوی والا چاہیے تو اس میں تھوڑی پیاس تو لگے گی ایک کلو میں مجھے آد کلو پیاز مطلب لگے گا اس میں اور ادرک لہسن بھی تھوڑے تھوڑے لگیں گے مطلب ایک پوان اس سے کم ہی لگیں گے دو تین پوتی لہسن لے لیجے دو پوتھی اچھی سی اور ادرک ایک دو مطلب ایک دو پوتھی ادرک وہ لے لیج تے ادرک اس کو دونوں پیسٹ اگر ہم اس کو تھوڑا سا پیاز کو پیسیں گے ادرک لہسن پیسیں گے اس میں دونوں مطلب مکس کر دیں گے ادرک لہسن کو پھر اس میں سے ہم دھنیا کسی دھنیا مرچی اور یہ ہلدی وغیرہ سب ڈالیں گے اور جو گرم مسالہ ہوتا ہے جیسے سوڑا کالی مرچ لونگ الائچی چائے پھال جائے پتری اور یہ جو رہتا ہے نا اس کو ہم اکٹھا پیس لیتے ہیں کیونک ہم لوگ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں ڈالتے ہم لوگ اپنے کیا کرتے ہیں گھر پہ ہم لوگ جتنے بھی مطلب گرم مسالے رہتے ہیں ہم لوگ اکٹھا اس کو پیس کے اس کو ڈبے بنا کے رکھ لیتے کیکہ ہمارے گھر میں یہ سب چیز تو بنتا ہی رہتا ہے تو کون روزو پیسے تو ہم لوگ ترنت پیس رہے تھ سر ہم لگ کو زیادہ ایزی رہتا ہے کہ ہم لوگ ترنت نکالے ڈال دیے مطلب کچھ کچھ بھی چیز بناتے ہیں یہ والی مطلب مسالے والی تو ہوں تو اس کو میں ڈال دیتی ہوں پھر اس کے بعد جب یہ گریوی بن جاتی ہے تو وہ تو جب بوائل ہوا گوش سے رہتا ہے مٹن رہتا ہے تو ہم اس کو جب وہ مسالے کو گونج لیتے ہیں سب کر کے مطلب اس کو پیاز لال ہو گئی تو پسئی پسئی پسئی وہ پیاز ادرک لہسن اور یہ جو گرم مسالہ ڈالتی ہوں اوپر سے نمک بھی ڈال دیتی ہوں یہ پورا وہ کر کے مکس کر دیتی ہوں اس میں تھوڑی سی دہی بھی ایڈ کر دیتی ہوں اگر آ کے پاس اگر وہ ہے ناریل ہے تو اس کو بھی پیس لیجیے بہت اچھا اس میں وہ آتا ہے ٹیسٹ
اچھا ناریل کا یہ بورا
ناریل بھی اس میں پیس لیتے ہیں ہاں نہیں چاہاں چاہے وہ کر لیجیے پورا پیس لیجیے چاہے آپ ایے کاٹ کے پیس لیجے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس کو بونج لیتے ہیں پھر جو اپن بوائل کیے وہ مٹن رہتا ہے پ اس میں پلاٹ دیتے ہیں وہی مسالے بونجے مسالے میں پھر اس کو چلا دیتے ہیں ایسے اس کو بھی تھوڑا سا گونجتے ہیں کہ اس کا پانی جو بھی ہو سب اس میں سوگ لے اب بہترین سے وہ ہو جائے اس میں لیکن وہ بھی ڈالیے گا کیا بولتے ہیں یہ دہی میٹھی دہی بہت اچھا ٹیسٹ آتا اس کا اس کا بھی توکہ پھر گونجتے ہیں جب وہ ایک دم سےونج ایک دم لال ہو جاتا ہے اس کا تیل ویل چھوڑ دیتا ہے تو ہلک سا مطلب اس میں تھوڑا س پائن ڈال دیتے گریوی کے لیے اور پھر آپ بس بٹر ہے یہ کریم ہی ہے جو بھی کریم ڈالتے ہیں اپن لوگ امول کریم ڈالتے ہیں نا وہ بھی ڈال دیں گے بہت ٹیسٹی اتنا بہترین بنتا ہے میں پتا بتا نہیں سکتی میں تو بنی ہوں اپنے گھر میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہی باتی ہوں اپنے گھر میں میرے گھر میں تو میرے امی ابو بھائی لوگ سبھی تعریف کرتے ہیں ویسے اپنی تعریف نہیں کرنا چاہیے
ہاں ماشاء اللہ بہت اچھا بنا لیتی ہوں تو میرری امی اب اور میری امی بولتی ہیں کہ مطلب میرے سے اچھا تو آپ تمیں بنا لیتی ہو تو ہم کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے تو آپ ہی ہاتھ کا اچھا لگتا ہے آپ خود کے ہاتھ کا کھانا جلدی پسند نہیں آتا لوگوں کو
آپ نے بہت اچھا فرمایا اب کھانے پینے کی بات کریں آپ نے بہت اچھا فرمیا ویسے کہ آپ نے
جی جی شکریہ شکریہ
کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہم میں ہمیشہ کنجوس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کماتے بھی کانے پینے کے لیے تو اچھا اچھی اچھی چیزیں بنانااہے اچے اچھ پکاننا کے کھا چاہیے اچھے اچھے جو مہمان مہمان آتے ہ ان کے اچھے سے مہمان نوازی کرنی چاہیے
مہمانیں نوازی کرنییے بھی کیونکہ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں انہیں سے
اللہ تعال کو سوتا ہے اور اللہ تعالی کی مہربانی بنی رہتی ہے اور اللہ تبھی تو ہم جیسے دوسروں کی ہم جیسے دوسروں کی پہ ہم جیسے مہمان نوازی کریں گے تو ہمارے کو بھی ہم بھی جائیں گے دوسروں کے گھروں پہ تو ہماریے بھی اچھی طرح سے مہمان نوازی ہوگی
دیکھیے ان کے مہمان انہیں گھر میں آئے بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کیونکہ دیکھیے جن کے گھر میں مہمان آ ہاں جن کے گھر میں مہمان جاتے اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ان کے گھر سے انہیں کیونکہ وہ رنگس کہ اپنا خود لے کے آتے ہم نیکی تو ملتی ہے اور جو ان کے جو مہمان کے گھر میں جاتے ہیں جو کھاتے ہیں وہ وہ نہیں کھلاتے وہ اللہ کی طرف سے وہ اپنا رنز خود لے کے آتے ہیں بس ایک ذریعہ رہتا ہے وہ گھر رہتا ہے جو بنا کے ان کو دیتا ہے باقی ہماری کیا اوقات کی ہم ان کو کھلائیں گے وہ تو کھلانے والے میرے اللہ ہیں سب کو وہ کھلاتے ہیں بس ذریعہ رہتے یہ کوئی مہمان آئے تو خوش ہونا چاہیے کبھی منہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جب مہمان جاتے ہیں تو اپنے گھر کی ساری مطلب مشکلیں بلائے مطلب جتنی بھی پریشانیاں رہتی سب ساتھ لے کے جاتے ہیں مطلب اتنا اللہ تعالی مر توا دیا ہے مہمانوں کا بٹ بالکل اس لیکن آج کے ڈیٹ میں بہت لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ مہمان آتے تھ تو منہ بنا لیتے ہیں اور مطلب ایسے میں لوگوں کی بات بتا رہی ہ کہ بہت سے ایسے جگہ میں جہاں مہمانوں کو جلدی پسند نہیں کرتے ہم لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں ہمارے گھر میں مہم آتے رک
اسی لیے تو سب اسی لیے تو ہمارے ملک میں ایسا جو اس مطلب ہس کی بھاونا ہو رہی ہے اور یہ چیزیں چل رہی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے سماج میں ایسا سدیش ہونا چاہیے کہ مہمان سبھی سے کیونک ہم اپنے سے اچھی اچ پرویش کریں گے ہمارے جو نواب چھوے نواب ہے ان کو اچھی پروش کریں گے ان کو سکھائیں گے تو آگے سے مطلب ہے نا ہمارے ملک میں ایسے چیزیں بنی رہے گی ہم جیسے بند کر دیں گے ابھی دیکھو ابھی لوگ باغ بولتے ہیں کہ گاؤں کی اپیکشا سٹی میں تھوڑا محب پریم پیار محبت کی بنا کم رہتی ہے گاؤوں میں ٹھیک رہتی کیونکہ گاؤں میں کیا لوگوں سے جڑاؤ زیادہ ہے سری کے لوگ باغ جو جو سہر رہتے ہیں وہ اپنے وہ اپنے کام میں مست رہتے ہیں اور لوگوں سے مطلب ایسے میل ملاپ کم رکھتے ہیں تو ان پہ بھی کیا سر شروں میں بھی رکھنا چاہیے تاکہ ہاں
پہلے کے زمانے میں کتنی ایک لاکھ محبت رہتی ت لوگوں میں مطلب بہت سے لوگوں میں لیکن آج کے جنریشن میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مطلب اپنے خون سے مطلب زیادہ وہ نہیں رہتے لوگ کٹے کٹے رہتے ہیں اور جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے ہمارے ال سے بہت ناراض بھی ہوتے ہیں اور ہمیں وہ کام تو بالکل نہیں کرنا چاہیے جس سے میرے الگ ناراضگی ہو اور اب پہلے کی جنریشن میں ایک لاکھ کیونکہ ہمارے اللہ کو لوگوں کو ایک لاکھ محبت گھر میں اگر ہم چار فیملی لوگ ہیں تو سب کو یہ پلاک محبت کیونکہ ہمارے اللہ ایک کہتے ہیں نا اگر آپ مسلم ہو تو مسلم کو دیکھ کے ہنسیں گے تو اللہ اس میں مطلب بہت سی نیکیاں لکھتے ہیں اللہ ہمارے ہم گھر میں رہتے ہیں اپنے فیملی امی ابو بھائی چاچا چاچی جن کے ساتھ بھی رہتے ہیں تو ان کے سھ بھی اگر ہم کھل مل کے رہتے ہیں گفتگو کہتے ہیں ان سے بھی میرے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں مطلب ایک ہی پریوار کیہ جس کے کار میں سب شانتی رہتی ہے اس کا گھر بہت ہی اچھا رہتا ہے اس کا گھر بہت اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ آج کے ڈیٹ میں آپ بھی جانتے ہوں گے آج کے دن میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مطلب بہت سے ماں باپ ہیں اور بچے بھی ہیں کچھ ایسے رہتے جو بگڑے ہوئے رہتے ہیں ماں باپو کو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ مطلب بچے کو دھ دیک کے اپنے کہ ہمارے بچے اس ٹائپ کے ہیں بگڑ رہے ہیں تو بہت زیادہ دقت ہوتی ماں باپ کو تو اللہ جی شکر جی اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جی جی شکریہ مجھے بھی بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے اور اور آگے بھی آیا تھ اللہ حافظ
خود حافظ